ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک چ
جی الحمد للہ خیلت یہ آپ کون سا ہاں کس میں کال لگائی ہے اس میں کہ اس میں
جو اپ نے نمبر دیا نا اس پہ لگایا اس کو ایک بار ریفریش کر لینا تاکہ وہ آیا کر پتاہ چل جائے جی اور پت ہی ش کرر رہے ہو آپ
جی الح کچھ نہیں کر
اچھا ابھی اٹھے ہی ہے کیا گڈ مارننگ گئی آپ کی
ہ جی
کیا ہو گیا
کچھ نا
اچھا اب چل رہا ہے نیٹ آپ کا
ہاں ادھر نہیں چلتا باہر آرا پڑتا
اچھا اچھا ہو گئی اب کی گڈ مارننگ وغیرہ
جی ابھی تو ہوی ہے
ابھی بیوٹے ہو گیا
ھمم
کیا بات ہے لیٹھا ہو
سنڈے ہے نا سنڈے
اچھا اچھا سنڈے کو لیٹ
آ بچوں کی چھٹی اسکول کی
تو مطلب آپ کا بھی آف ہے
ہاں ہاں ہو لیٹ ہو جا رات میں بہت لیٹ ہو گیا سونے میں ڈڑھ دو بج گئے تھے اتنے ہلہ کر رہے تھے بچے لوگ
اچھا اچھا وہ کافی لیٹ ہو جاتا دو بجے سے
ہاں
نیند آ بھی جاتی ہے آپ کو نہیں آتی مجھے تو نہیں آتی ب
نہیں آتی ہے آتی ہے
اچھا اچھا ہاں ہیبٹس وغیرہ ہوگی آپ کی اور ناشتا وغیرہ بنے گیا
کچھ نہیں ا جسٹ گ
ا اچھا جب کرو گے پلاننگ وغیرہ کیا بنانا ہے کنہی با
آ ساابدان بگا دتے کھچڑی بنا ساابدان سبودا نا
سب اد ن کلالیا کیا کیا بنا رہے تھ اس کا
وہی وہا کھچڑی
اچھا اچھا کھچڑی
اب بھی نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہو
نہیں ہمارے یہاں یہی بنتا اس کو کھچڑی بولتے پوہا بناتے نا
اچھا اچھا اچ اچھا پوہر ٹپ میں
ہاں تو آپ کا شاپ کھل گیا کتنے بجے صبح سے
ہاں چھ بجے اوپر رہ
ہوں
بیٹھے ہوئے کیا کر رہے م کی ٹائم پاس نہیں ہو رہا کوال ن کر لو آپ کو
سائز
جی دیکن ایسا مطلب ٹائم جلدی جلدی نکل رہا ہے مطلب جمعہ کا وجہ تو پتاہ ہی نہیں چلتا
ہوں صبح چھ بجے سے آ جاتے پھر کھانا پینا کھانے جاتے ہو
ہاں کھانا پینا وہی دس بجے بع آتا ہے
ھمم
دس بجے بعد پھر وہی کھانا پینا ہو کے کمپلیٹ ہو کے گیارہ بجے آتا ہوں
ہاں
گیارہ بجے وہی ورک کرنا دیتا ہے
ہوں جی
کیا کرے لائف
ہاں
بزی ہے تھوڑا
ہاں ججی ساتی لس بول
بالکل بالکل ہوتی ہے کسی کسی کی کم ہوتی ہے کسی کسی کی زیادہ ہوتی ہے
ہاں
میری بھی نہیں تھی میں بھی فری تھا پہلے تو اتنی نہیں تھی بزی بڑب ہو گئی ہے نا
ہاں
جی اور آپ بتائیے آپ کی بزی کتنی ہے لائف
میری بھی جی بس صبح س رات تک بس سے آئی کھان پ لڑکے بچے یہ چلتا
اوبر کو وغیرہ مل گیا تھا کیا آپ کو آن لائن ٹرائی کر رہے تھ ج ہم
نہیں ابھی نہیں اسٹارٹ ہوا ہمارا کل سے اسٹارٹ ہوا منڈے سے
اچھا اچھا ہاں پھر اور زیادہ بزی ہو جاؤ گ پھر
ہ ایک بھی نہیں ہاں تب توک
یہ تو بھول ہی جؤ گے آ ہم سے
ہاں
جی اس کا بھی چل رہا ہے اب تو اچھا ہی چل رہا ہے کار ہے کا بھی
اس کا ٹھیک ہاں دوسرے می آ بھی بنا لیے تو انشاء اللہ ہو سکتا ہے اچھا چل ہی گیا ہے نا
ہاں صحی چل ار ٹینسن نہ لو میں بیٹھا ہوں نا ابھی تو
آ ہاں
ٹینسن نہ لو میں بیٹھا ہوں کروا دوں گا سب جب تک چلے گا جب تک نہیں چلا گ جب تک تو پھر دیکھ ہیں کیا
آپ ایک دوسرے کو موبائل میں اگر آئی ڈی وہ کرنا ہو تو بنا تو بنا دیں گے جی جی جی جی
اور آپ بتائیے
د دس منٹ ہو جائے ایک منٹ
کچھ بنا لیے کھانے کے لیے
جی ابھی نہیں بنا دی دو تین س تین منٹ ہیلو
ہاں صحی ہے جی صحی ہے
جی
بالکل بالکل
ہوں ہ ایک س چ ن ہول کررے
کیا
ایک سیکنڈ نا نائن ٹو تھری ایٹ ٹ نٹ ٹو نائنٹی ہلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
اچ اچھا
ہ
وہ دن کے آ آ ج جی جی بالکل دش ر سب آپ
اور بتائیے ال
ویسا وہ ہے کیسے بلاتے
ا ہے
ہلو
ہیلو
ہپ پوہ کیسے بناتے ہو
پوہا بس پوہا کو کیا کڑھی پتتا ٹماٹر پیاز دھنیا پتی ہری مرچ سب سے بگار کے اس کو پوہات کو دھو کے مونگ پھلی دھو کے فرائی کر لیے پھر ا اس میں سارا کڑھی پت ر جیرا پیاز ٹماٹر سب کچھ سے ب بگھار کے اس پکا کے پھر اس میں ہے تو ہلدی ڈال دیں گے ہلدی کے بعد وہاں ڈال دیں گے آپ بناتے پوگا
نا چاول والے جو ہوتے نا وہ بنتے ہیں
چاول والا کیا
کیا چاول والا
جی
کیا چاول والا
چاول کے جو پوہاتے نا وہ نارمل پوہ
ہاں چاول ہی کا تو پوہات آ تھا ہے نا
ہاں چاول گائی یلو یلو جو بنتے ہیں نا
ہوں اچھا
ج ہ وہ بتائیے آپ کیسی طبیعت خراب کر رک ہے آپ نے
نہیں تبت ٹھیک ہے تو اللہ شکریہ
اچھا اچھا اور کھانے میں کیا بنا رہے پھر آج
آج کڑے میں دیکھتے ہیں سن ہیں ا کلتے سا
ج جی ابھی تو لیٹ دیکھو گے پھر آپ
نہیں بیٹے نہیں بیٹھے کپڑے توہارا بیٹھے
کیا
آ سنڈے ن کپڑے فولڈ کر کپڑے ت
ہاں تو سکار ہوو تمہارے فنا جی م مبیا اچھا اچھا بندی گج نہیں اچھا اچھا ہاں گھر گھرستھی ساری کیا کر رہ ہو کپڑے کر رہے ہو کیا
ہوں جی کپڑے تو آ رہے ہیں
اچھا اچھا اتنی سو گی س بھائی
بیٹھے تو بات کرب کیا کریں خالی بیٹھے تو رکھے تھے اتار کے رکھے رات میں بارش کے ٹائم
اچھا اچھا
سارے ہیں باہر سے
ہاں یہ بھی بڑھیا ہے
میں بولی بات کرتے کرتے ہوتا حال ہوں
ہاں دونوں کام ہو جاتے ہیں
وارش وغیرہ آ رہ نہیں ا
ہاں رات میں ہوئی ہے بہت بارش ابھی تو تھوڑی تھمی ہوئی ہے
اچھا اچھا رات کو ہوئی تھی ادھر ادھر ہی ہوئی تھی کم ہوئی تھی لیکن بٹ
ہ وہی ہے ہماں کچھے پاس
دن میں تو ہوتی ہی نہیں ہے
پ نک کیا چاری بارس
جی
بارش بھی پت نہیں کیا چاہ رہی ہے
ہاں
ہو نہیں نہیں
نہیں نہیں ادھر تو ہو رہی ہے اب کا دو تین دن سے ہو رہی ہے
ج آب کہیں ہو رہی ادھر نہیں ہو رہی نا ہمارے یہاں
ہاں
بالکل پانیی ہے بجلی
راجستھان میں زیادہ ہو رہے تھے
ہاں پہلے تو کافی ہوتی تھی بٹ ابھی پتا نہیں اس سال ہی کچھ ایسا ہو رہا ہے
پیڑ پودے زیاد نہیں ہے نا وہاں
پیڑ پیڑے تو بہت سارے یہاں پہ
وہ ہےگی ہے پیڑ پودے بھی اسسی تو فیمس ہے
راجستھان
اور کیا
بس راستھان ریت کی وجہ سے پھر
مطلب کچھ ایریا اور کچھ ایریا رت کی وج سے
چلیے ٹھیک ہے رکھتے ہیں اللہ حافظ